السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں
سب کیہریت آپ سنے آپ سب کیسی ہیں امی جان ابو جان بھائی جان
سب خرییت
جی اللہ کی رحمت ہے
بالکل جی بالکل
اور کھانا ہو گیا
نہیں جی ابھی کہاں ابھی تو سب اٹھے ہیں ابھی تو
ناشتہ تو ہو گیا ہوا
نہیں ابھی نہیں جی ابھی تو سب سو رہے
اچھا چلو آج کل انسان یہ نہیں دیکھو نائٹ میں زیادہ فون یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان صبح تک دس دس بجے تک گیارہ گیارہ بجے تک سوتا رہتا ہے تو ہم کو اتنا سوشل میڈیا کا یوز نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہم کو ہانی پہنچے
جی بالکل جی عادت لگ چکی ہے نا اس کی
ہاں جی تو یہ چیز ہم کو کم کرنی پڑے گی جب اجول بھشیہ بنے گا
یہ تو ہیں پر کہاں سنتے ہیں سب
بات تو صحیح ہے میما آپ کی بٹ یہ دیکھیے نا سوشل میڈیا ایک ایسے دوہری تلوار کی طرح ہے مطلب ہم کو اچھا بھی پردان کرتی ہے نیگیٹو بھی پردان کرتی
جی یہ تو ہے
وچاروں کے آدان پردان جیسے ویشوک سمپرک او اور گیان کا بہترین سادھن بھی ہے جس سے ہم کہیں پستک نہیں لے جا سکتے اور کئی ساری گمبھیر سمسیا ان کا بھی حل ہم سوشل میڈیا کے نکال سکتے ہیں ذریعے سے نا
یہ تو ہے اس کی عادت تو بڑوں سے لے کر بچوں تک کو لگ گئی بچے بھی تو نہیں سنتے نا
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا میم
ان کو بھی فون ہی چاہیے جب دیکھو فون ہی چاہیے
جی جی جی میم دیکھیے ہمارے ملک میں نا جو آج کل بچے تو ان کا سکاراتمک پہلو بھی بہت بہت ہے سوشل میڈیا کا جیسے یہ دیکھیے آپ میں سے میٹا کا پلیٹ فارمس کے ذریعے دنیا بھر میں کہیں بھی بیٹھ کے اپنے دوستوں اور پریوار سے جڑ سکتی ہو
ہاں جی جی کئی تو اس کے لابھ بھی ہیں اور اس کی ہانیاں بھی ہیں بلکل
پہلے سمے ہوتا تھا جب ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے من للچاتا تھا اور اس اس ٹائم تو جب دیکھو آپ فون لگا لو اور بات کر لو کوئی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی
کال بھی کر لیے تھے پہلے تو میں میرے ساتھ آ گئی لوگ جیسے کہ چٹھیوں کے وغیرہ چٹھی وغیرہ سے ویسے اپنے سندیش بیچ تو کوئی انسان کہیں سو کلو میٹر دور کوئی انسان ختم ہو گیا تو اس کے پاس اونلی پترا آتا تھا ڈھنک کے لے کے ایسی ایسی گھٹنا ہو گئی آپ کے بھائی کے ساتھ یا کوئی جاب کرتا ہے وہاں پر یا کوئی جور،۔ فوجی ہے ان کی پتا ہی نہیں چلتا تھا ہمارے دیش کے لیے کتنے شہید ہو گئے کتنے ہیں کتنی ویکنسی ہیں سب آف لائن تھی تو ان چیزوں سے ہم کو جاگروک بھی ہوئے ہیں ہم سوشل میڈیا تو یہ نہیں کہ ہمارے اوپر غلط پرباؤ پڑا ہے
جی یہ تو ہے
ج دیکھیے میم ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگ دنیا کے کسی بھی کونےمیں بیٹھے ہو اپنے متر اور پریوار سے ترنت جوڑ سکتے ہیں کوئی بھی ہم کو سوچنا دینی ہے یا لینی ہے ترنت پوچھ سکتے ہیں ایسی بات ہے بھائی جان
جی جی جی بلکل ہی بلکل دیکھو اب جیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو باہر والے ملکوں میں بھیج رہے ہیں تو ان کی خیریت کا پتہ لگانا ہو تو وہ کیسے لگائیں تو ان کو تو وہ ان کے پاس تو وہی ایک سہارا ہے نا تو وہ اس کے بالکل جی انٹرنیٹ ہے جو اس کے راہ وہ ان سے بات تو کر سکتے ہیں ان کی خیریت کا پتا لگا سکتے ہیں کہ ویسا سب ٹھیک ہے وہ کیا کر رہی ہیں یہ سب وہ انٹرنیٹ کے سا صحیح پتہ لگا سکتے ہیں
جی دیکھیے میم یہ ملک کے اندر ہمیں سے کہیں یہاں سے دوسرے ملک چلے گئے ہم اپنی پستکیں چھوڑ گئے اپنے گیان کی جو کیندر ہے ان کو چھوڑ گئے تو ہم یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے پستکیں پڑھ سکتے ہیں اپنی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور کئی ساری سامگریاں ہیں جیسے شکشن کی یا کوسج کا لابھ اٹھا سکتے ہیں اور یا ہم کی راستہ بھی بھول سکتے ہیں تو راستہ کی جانکاری بھی ہم س سوشل میڈیا کے ذریعے سے لے سکتے ہیں میپ کے ریے سے نی پہلے انسان پوچھتا پھرتا تھا نا
جی جی دیکھو اب پہلے ہم لوگ جب کئی سفر کرتے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں یا پھر ہم جانے والے ہیں ہمارے ہمارے جی جی ہم کہیں جانے والے ہیں تو ہماری گاڑی کب آئے گی کتنا ٹائم لیٹ آئے گی
پائے گی کب
ہاں ٹھیک ہے آج اب دیکھو اب اس کی کچھ اس کے فائدے بھی ہیں جو اس کے فائدے ہیں دیکھو ہم اپنے گھر بیٹھ کے یہ پتا لگا سکتے ہیں کہ آج اگر اس کا ٹائم آٹھ بجے کا ہے تو یہ پیچھے سے لیٹ چل رہی ہے
جی جی بالکل اب تو سب چیز جی سوشل میڈیا سے یاد آ رہے تھ ہیں بالکل بلین دو منٹ پہلے انسان آتا آج کل ریلوے اسٹیشنوں پر دیکھ خوب جاگی وگتا اد کی م دیکھیے میم یہ چیز اسی لیے بھی نہیں اور جیسے ہم کوئی ووپار کرتے ہیں سو روزگار چھوٹے چھوٹے ویوسائے کرتے ہیں تو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ اس کے پردرشن بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس سے یہ لابھ ہوگا آپ یہ چیز لیجیے یہ برانڈ ہے اتنی اس پرہ ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اتنی چھوٹ دے رہے ہیں تو یہ چیز بھی آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے گراہکوں کو بہت زیادہ سنتشٹ پہنچانا سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا کہ ہم کسی کی ہوم ڈیلیوری بھیے سکتے ہیں کسی سودا کو
ہاں یہ تو ہے
پہلے کون جاتا تھا ہوم ڈیلیوری کے لیے
ہاں یہ دیکھو اب تو جگہ جگہ پہ یہ بلنکٹ وغیرہ کھل گئے ہیں جو گھر بیٹھ کیو اگر کوئی بارش بھی آ رہی ہے تو آپ بہت دیر رات کو بھی اپنے گھر میں کچھ بھی منگوا سکتے ہیں
بالکل آپ نے صحی فرمایا میم آج کل لوگ جو پیزا وغیرہ یہ آرڈر کرتے ہیں یا آن لائن شاپنگ میشو وغیرہ تو یہ چیز گھر ہی تو ترنت پراپت ہوتی ہے
جی جی جی اب ہمیں ہم لوگوں کو سب طرح کی فیسلٹیز مل گئی ہیں نا جس کارن ہم لوگ بہت زیادہ
سنیے ہم ادھر ادھر جائیں گے تو ہم کو ون آور سے درس لگے گا دور مارکیٹ ہوا تھا وہ ادھر سے آئیں گے تو ایک گھنٹہ ادھر سے لگے گا تو کیا ہے کہ ٹائم بھی تو بچت ہوتی ہے اس کے باس چار آڈر آ گئی تو ایک ہی گھنٹے میں چار آڈر کو پورا کر دے گا آپ سے کے تو ٹائم بھی بچ رہا ہے
دیکھو پھر ان کو ان کی تو پھر وہ نوکری ہے تو ان کو بارش آئے چاہے طوفان آئے چاہے
بالکل بالکل
آندھی طوفان آئے ان کو تو دنے آنا ہی پڑے گا
کی بچت بھی ہے اور پیشے کی بھی بچت ہے اب ہم جائے ایکسٹرا پیٹرول پج رہے ہماری اور جی بالکل آپ صحی فرمایا م اور سب سے بڑی چیز نا تو ریلس اور جو ویڈیو کے مادھیم سے جو پرتوایں چھپی ہ ہو گاؤوں کے اندر وہ کیسے نکھرتی ہیں اسی طرح سے نکھرتی ہیں کوئی ڈانس کلمام ہے کوئی جو پرتھا ہے ان کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ ملک بہت بڑا ہے ملک کے اندر ہر انسان کو اس طرح موقع ملے گا تو آپ کو بتائے کہ
جی جی دیکھو یہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ تو ایک کمائی کا سادھن بھی بن گیا ہے جیسے کہ لوگ انسٹاگرام چلاتے ہیں زیادہ تر تو سب لوگ چلا رہے ہیں نا تو وہاں پہ اپنی ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں تو ان کے جب لائک آتے ہیں لائک آ ہیں ویوز آتے ہیں تو ان کے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں
ہاں یہ روزگار کا سادھن بھی ہے دیکھیے میم آپ جیسا آپ بول رہی ہیں یہ اچھے پہلو ہیں تو اس کے کچھ غلط پہلو بھی ہیں جیسے اچ اتدک اس کا اپیوگ کرنے سے ہمارا مانسک سواستھ خراب ہو جاتا ہے
یہ تو ہے
مینٹلٹی تناؤ آ جاتا ہے اکی ولے پن کی تیزی بڑھنے لگتی ہے جیسے کئی سال فری فائر کھیلتے ہیں گیمس کھیلتے ہیں وہ بچے آ نے دیکھے کئی سارے پاگل بھی ہو جاتے ہیں چڑچڑا سا سوااب ہو جاتا ہے ان کا
دیکھو ان کا پریوگ کچھ ان کا پرریوگ کچھ سمے کے لیے کرنا چاہیے جو اچھا لگتا ہے یہ نہیں کی سارا دین آپ موبائل فون
اور سب سے بڑی چیز ہے وہ سم کو ویسٹ کرتے ہیں جو قیمتی سم ہےجل بھشیہ کا اس کو ویسٹ کرتے ہیں لوگ
ان کو نہیں پتا نا کہ جو چلا گیا سمے ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا
گھنٹہ ریلس دیکھتے رہتے ہیں آج کل کے بچے اور دھو میم اس میں سب سے جو سوچ سچنے والی چیز ہے نا تو سوشل میڈیا سب سے زیادہ نگیٹو پرباؤ وہاں کر دی ہے جیسے کسی انسان کے بارے میں جھوٹی افواہ پھیلانا ا آئی کے دوارا جسے بنا جانچ پڑھتے کی جانکاری ساھا کرنا نفرت پھیلانا کہنے تو یہ کر دیا آپ نے سوچا ہوگا کہ اس نے اس کو ے گھیر لیا اس نے اس کو مار دیا اس کے سیٹ کر دیا صرف کسی ا آئی کے دوارا ہے نا تو کسی کے ساتھ کوئی سیٹ کر دیا تو یہ سوشل میڈیا غلط بھی نیگیٹو پرب ڈالتی ہے ہمارے اندر کیکہ برم ہو جاتا ہے ریلیشن بھی خراب ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے کوئی غلط نیوز ڈتا ہے تو
جی جی جی
جیس سائبر بلنگ ہے
جی
سب سے بڑی چیز ہے نایم جو ہم زیادہ اسکری چائیں گے زیاہ سوشل میڈیا چلائ گے زیادہ موبائل چلائ گے تو جو ہماری آنکھوں کی روشنی نا وہ ختم ہو جاتی ہے
یہ تو ہے اب جی آج کل تو دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنے کتنے مو
ماشاء اللہ بالکل بالل آپ صحی فرایا آجل چھوے بچے تو یہ سمجو ٹوینٹی فور آورس یوز کرتے فون کو اتنا بڑا انسان نہیں کرتے
تو ان ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس چیز کی دق کٹ ہمارے ماں باپ کو ہوگی یا پھر ان کو ہی ہوگی آگے جا کے ہوگی پڑھائی لکھائی کرنے میں
ان کے اندر چنتن نہیں ہوتا ہے وہ سوچ نہیں سمجھنے کی چمتا کو بیٹھتے ہیں اور آگے چل کے یہ چیز زیادہ تر ہے تو ہمارے لیے ہمارے مانسک مانسک تناؤ کو بہت بڑھا دیتی ہے
جی بھائی
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تھینک یو
تھینک یو جی آئی مین خدا حافظ ج